ہلو ہلو السلام علیکم
وعلیکم اللام کیسی ہیں
میں اچھی ہوں آپ خیریت سے
ج جی جی کہہریے کیسے ہیں
ہاں جی گھر پہ سب بڑھیا آپ بتاؤ گھر پہ سب بڑھیا ہے کیسا چل رہا ہے گھر امی ابو ٹھیک ہے وہاں
جی جی سب ک گتے ہیں دعیں آپ کی اور بتائیے کیا کہتے تھے
کچھ نہیں بس بچوں کی چھٹیاں پڑ چکی ہیں اور آج کل کے بچوں کا کیا ہے سارے دن کمپیوٹر موبائل فون ان سب میں ہی اتنا وہ ہو جاتے ہیں انہیں بے شک سے کوئی سامان استعمال کرنا آئے یا نہ آئے لیکن انہیں وہ چاہیے ہر حال میں ان کو چاہیے کہ ہاں ہمیں موبائل فون بھی استعمال کرنا ہے لیپ ٹاپ بھی گیجٹس نے نا ساری دنیا خ ختم کر دیاجے تو ایسا لتا ہے ت
نہیں نہیں بالکل یہ تو آپ خیر بال صحیح کہہ رہے ہو اور یہ نہیں سوچتے بچے کہ اس کے سائڈ افیکٹ اتنے ہوتے ہیں حد سے زیادہ پھر وہ اس کو یوز کرتے ہیں اور پھر قتیں بڑھتی ہیں
نہیں بچوں کی فرمائشیں بھی تو دیکھی ہے ہمارے سمے میں ہماری ماں ہمارے امی ابو جو ہے وہ ہمیں صرف اور صرف اس وقت چھٹیوں کے ٹائم پہ ایک کیا کہتے ہیں ڈرائنگ فائل کلر اور ممی کلر موم والے اور تھوڑے پانی والے کلر بہت محنت کرنے پہ ملا کرتے تھے کہ ہاں چھٹیوں میں تو میں دلائ گے دلائیں گے دلائیں گے ہم تو اپنے والدان سے یہی کہتے رہتے تھے کہ ہمیں کلر دلا دو دلا دو اور رنگ کہتے تھے کہ جو گھر میں پڑے وہی استعمال کر لو اور آج کل کے تو بچوں کی دنیا ہی رنگین ہے
اب اس ہم لوگ کے ٹائم پہ یہ ہم لوگ کے ٹائم یہ ساری چیزیں ہم کو بہت اچھی لگتی تھیں یہ مل گئییں تو سمجھو پوری چھٹیاں اچھے سے کٹ گئیں لیکن اب کے بچے ان تو جیسے جیسے بچے چ اسمارٹ ایسے ہی ان کی ڈیمانڈ بھی اسمارٹ
بچوں بچوں کی فرمائشیں بہت بڑھ گئی ہیں اور فرمائشیں بڑھانے والے بھی ہم لوگ ہی ہیں کوئی باہر کا نہیں آ رہا شک سے ان کو سب کچھ مل رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں ان کا منہ کھولنے سے پہلے سب کچھ دے دیتے ہیں بچے کلر اور یہ پ مطلب ان کو نا ایک پینسل کی بھی قیمت کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی ا کتنی مشکل سے یہ ساری چیزیں اللہ میں پرووائڈ کرواتا ہے ہمیں یہ سب چیزیں مل رہی ہیں پر بچے یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ نا فری کا کیکہ انہیں بنا محنت کے مل جاتے انہیں نا انہیں اندازہ ہی نہیں رہتا کہ ان کے والدان کتنی محنت کرتے ہیں کتنے سارے دن انہوں نے کتنی پریشانیوں کو جھیلا ہوتا ہے تب یہ تمہارے لیے اتنا سکون ہم لے کیا آ پاتے ہیں اب تو ان کو ا سی میں بیٹھنا ہے چاروں طرف پیپر پھیلانے ہے اور سامانوں کو استعمال کرنا ہے بچوں کو ایون کلر استعمال کر کرنے نہیں آتے یہ اپنے نا ل لیپ ٹاپ اور سب چیزوں پہ لگے رہتے ہیں
ہ پ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بچے اب دیکھو پیرنٹس ہی ان کے لیے پہلے تو ساری چیزیں اتنی ٹائم سے پہلے اویلیبل کروا دیتے ہیں کہ ان کو یہ ساری چیزوں کی وہ پت ہی نہیں ہوتی قدر اور ہم کو اس لیے پتا ہوتی ہے کیونکہ ہم نے وہ والا دیکھا ہوتا ہے دیکھتے آ چکے ہوتے ہیں ہم
بلکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جیسے مطلب سوشل میڈیا اچھا اچھی بات ہے کتا ٹی وی دیکھنا ایک واچنگ موویز اور ریڈنگ آف بکس ان دونوں میں نا بہت فرق ہوتا ہے ہماری جنریشن نے نا بکس ریڈ کی ہے ہم نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں ہمیں چھٹیوں میں کامکس ملتی تھی پڑھنے کے لیے چمپک مل گئی وہ یاد ہے وہ موگلی کی کامکس چاچا چودھری ہمیں نا اسے پڑھنے سے ہم اپنے نا من کے اندر ایک کیریکٹر بناتے تھے ان کو ازوم کرتے تھے کہ کہ بے شک یہ یہ کتنا اچھا ہے وہ ہاتھی کی ہاتھی میرا ساتھی کتنی ساری ساری ہمارے ٹائم پہ وہ کامکس آتی تھیں جن سے پڑھنے سے نا ہماری پڑھنے کی جو پاور تھی نا وہ بڑی لیکن یہ جو سوشل میڈیا کا ٹائم آ گیا نا اس میں بچوں کے دیکھنے کی وجہ سے نا بچوں کو یہ پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم دیکھ رہے ان کے پڑھنے کی ابلٹی بہت کم ہو گئی ہے آپ نے کبھی غور فرمائیے گا اس بات پر کہ بچہ پڑھنے میں کمزور ہو گیا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ شارٹ کٹ اپنااتا ہے کہ وہ چیپٹر کی بھی نا ویڈیو دیکھے اور اسے سمجھ لے
بس بس بالکل بالکل صی کہہ رہے ہو اب بالک
کہ گیا ہے
بالکل بالکل اب مطلب یہ ہے بچہ اپنا مائنڈ بالکل بھی تھوڑا بہت یوز کرنا نہیں چاہتا ہے ہر چیز فون سے دیکھ لو لیپ ٹاپ وغیرہ میں دیکھ لو اپنا مائنڈ یوز ہی نہیں کرنا ہے
بچے نے نا مطلب جو دس دس سیکنڈ کی یہ ویڈیو آ رہی ہے اس میں سے اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ دس منٹ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ پہلی دوسری کون سی ویڈیو دیکھی تھی تو انہیں کوئی ویڈیو یاد نہیں ہوگی کہ وہ کون سی ویڈیو انہوں نے دیکھی ہے نہیں اور اگر آپ نے ایک کتاب پڑ گے تو وہ بچے کو یاد دو گے ہ بچے جو ہے نا اس چیز کو ہ
اب یہ دیکو اتنا فون بچ اچ یوز تو کر لیتے ہیں وہ سو مانگتے ہیں جد کرتے ہیں ہم لوگ دلا دیتے ہیں جد اتنی کرتے ہیں وہ دلانا ہی پڑتا ہے ہار کر لیکن پھر اس سے ہونے والے نقصان اب بالکل دیکھ فون ہو ٹی وی ہو کتنا بھی وہ چیزیں نقصان تو دیتی ہیں ان سے وہ بلو لائٹ نکلتی ہے جو ہم کیونکہ دھیان اپنا ہم ہٹاتے نہیں ہیں اسی چیز پہ ہمارا دھیان اٹکا ہوا ہوتا ہے تو اس سے ہماری آنکھوں پہ اتنا افیکٹ پڑھا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا زیادہ فون اور ٹی وی دیکھنے سے بچ چونکہ مائنڈ کا کیا مائنڈ میں کیا سیٹ اپ بنا لے ان لوگ کو اکیلا رہنا زیادہ پسند ہے
وہ بچہ اکیلا لینا اس لیے پسند کرتا ہے نا کہ نا کیا کہتے ہاں کہ اس کو نا فریڈم مل جاتی ہے
بالکل
بچے کو فریڈم مل گئی ہے کہ اس کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے کوئی اس کو کچھ کرے گا نہیں کوئی اس کو کچھ سنے گا نہیں بچے کو کو چیز مل لیکن اگر بچے کو کہ د نا کہ ایک کتاب ری کرنی ہے وہ ریڈ نہیں کرے گا اس وقت پ وہ کسی قیمت پ ریڈ نہیں کرے گا اور یہ لییڈ ر کر ہم نے اپنی کتابیں پڑھی ہے تو وہ آج تک ہمارے مائنڈ میں چپ ہوئی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھا ہے تو ہماری جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ پورا کا پورا نا کمپلیٹلی مائنڈ میں ہم آج بھی بول سکتے ہیں لیکن یہ بچے جو ہے میرے حساب سے جو سوشل میڈیا نے یہ سارا ٹرینڈ چلایا ہے یہ سب کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے بچوں کی نا ممریز ویک ہو گئی ہے بچوں کو نا یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں مینج کرنا ہے کیا ہمیں یاد رکھنا ہے یہ میں اور اخباروں میں پڑھتے ہیں نا جو بچے آئی ای ایس بن گئے آئی ٹی ایس بن گئے ان لوگوں کے پاس دیکھنے میں آتا ہے کوئی فون نہیں ہوتا صرف ایک ڈبی والا فون ہوتا ہے آنے اور جانے کے لیے کال سننے کے لیے کوئی اسمارٹ فون نہیں ہوتا ہم لوگ اپنے بچ کو اسمارٹ فون یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسمارٹ فون سے پڑھے گا وہ پڑھتا نہیں ہے اس سے پڑھ نہیں سکتا اسمارٹ فون سے کوئی بچہ نہیں پڑھ سکتا جو پڑ سکتا ہے وہ سے کتابوں سے پڑھ سکتا ہے
بالکل بالکل بچوں میں اب زیادہ اتنا پڑھ کے لیے ایک دم وہ والا مائنڈ سیٹ رہ بھی نہیں گیا ہے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ یارے یہ فرسٹ چ کے ہم کو فرسٹ آنا ہے اس سے آگے نکلنا ہے
ہاں بچوں میں اس چیز کا تو کوئیی کمپٹیشن نہیں ہے بچہ نا مطلب صبر کا کے وہ بیٹھ گئے کہ اگر ہمارے پچاس پرسینٹ بھی آ گئے نا ٹھیک ہے
انہیں یہ ہے کہ صرف پاس ہو جانا چاہیے پاس ہو کے بس اگلی کلاس میں پہنچنا ہے بس
ہاں انہیں یہ اگر ان سے کہا جائے نا جیسے کہ اگر بچہ چوتھی کلاس کا ہے پانچویں سے پانچویں کا ہے پانچویں سے چھٹٹی میں آیا ہے تو آپ پانچویں کے بچے کو پڑھا لو تو وہ پڑا نہیں سکتے
بالکل نہیں پڑھا سکتے نہیں پڑھا سکتے
نہیں پڑھا سکتے انہیں خود کو یاد نہیں ہوگا ہاں ہم لوگ ہماری جو جنریشن تھی ہماری جنریشن میں اتنی محنت کی ہم اپنی جنریشن کے اگر اارڈنگ ان بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں اور ہمیں تو لگ رہا ہے ہمیں انڈ کی جنریشن کو بھی پڑھانا پڑے گا کیہ ہم نے کت کتابوں سے پڑھائی کری ہے تو وہ ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے یہ ڈیجیٹلی پڑھائی کرے ان کے دماغ میں کچھ نہیں ہو رہا ہے وہ سب کچھ ڈیجیٹل ہی ہو رہا ہے
بالکل بکل ایک تو بالکل بالکل ہم لوگ کے ٹائم میں کیا تھا مان لو جیسے ہم کوئی کوشنے کے بیٹھے ہیں وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم لوگب اپنا ہی دماغ یوز کرتے تھے نا میں نے میں نے آپ سے پوچھ لیا آپ نہیں مٹ سے پوچھ لیا اپنے ماتا پتا سے پوچھ لیا اور ا کے بچے کیا کرتے دماغ بالکل بھی یوز کرنا نہیں فٹافٹ گوگل کر لو یا اے آئی سے پوھ لو یہ اے آئی اور آ گیا باقی کسر اے آئی نے پوری کر دی ہے
ہمارے ہم اپنے ایک ایک کوشچن کے لیے کتنے پریشان رہا کرتے تھے کہ آج یہ سمجھ نہیں آیا ہمیں دوسرے بچے سے پوچھنا ہے تیسرے سے پوچھنا ہے میڈم سے پوچنا ہے دوبارہ سمجھ نہیں آ رہا پھر اس کو پڑھنا ہے جچ ہم ہم نے کتابیں پڑھنے پہ بہت زور دیا میرا تو یہی ماننا ہے کہ ہمیں جتنا کتابیں سکھا سکتی ہیں نا اور وہ کوئی بھی ہمیں اس چیز کا ہماری جو ت ربیت ہوئی ہے نا ہماریے تریت جو ہے نا وہ کتابوں کی وجہ سے اتنی اچھی ہوئی ہے ہم نے سارا انوشاسن میں رہنا سیکھا ہم نے اپنی ساری ذمہ داریوں کو اٹھانا سیکھا لیکن آج کل کے بچے کتابیں پڑھنا پسند نہیں کرتے ٹھ
اور چ پہلے جو پہلے جو وہ بچے پہلے بچے پہلے کیا کرتے تھے کہ مان لو جیسے ہم لوگ آج بھی ہم لوگ اپنے ٹائم پہ نے دیکھا ہوگا ہم ابھی بھی ہندی کو اتنی فٹافٹ فٹافٹ پڑھ لیتے ہیں ہے نا ہندی ہو گئی سنسکرت بھی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں رامان وغیرہ یہ سب کچھ پڑھ سکتے ہے نا اور اب کے بچے ہندی میں یار کاؤنٹر نہیں جانتے وہ لوگ ہندی پڑھیں گے کیا
وہ میم کہنے تھا ابھی سوشل میڈیا سے زیادہ ضروری ہے اپنی کتابوں کو پڑھنا جتنا ہمیں گان کتابوں سے مل سکتا ہے نا وہ کسی سے نہیں مل سکتا خیر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے پر آج بار ہم چھٹیوں میں کوشش کریں گے بچے بچوں کو نہا ساری چیزیں چھڑوا کے ایک ایک روز کی کہانی پڑھنے کی عادت ڈلوائیںے یہ اپنی کتابیں پڑھیں اور انہیں اپنی کتابوں سے پیار ہو
بالکل بالکل
کہ ہم اپنی باتوں میں اور اپنے کیے ہوئے اس وعدے کو نبا فائم
چلیے چلیے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اللہ حافظ